ہلو وعلیکم اللام اور کیسا مزاج ہے آپ کا سب کہہریی سے
ہاں سب کہہریی تھا سر
جی جی اور بتائیے
ہاں سنا آ تو کانا ک میںن س کے فری آپ سے فروائی
نہیں میں فاریک تو ہوں بس فاریک اتنی بھی نہیں ہوں بس تھوڑی ر سوئی بنا رہی تھی تڑکا وغیرہ لگا رہ رہتی تو میں نے سوچو چلو بچے گئے ہوئے اپنے آبک کے ساتھ تھوڑا آپ سے بات کر لیتی ہوں
اچھا ج اچھا تو ر م
جی جی بس آپ سے سوشل میڈیا کے بارے میں چرچا کرنی تھی بچے آج کل کتنے بچے کیا ہم بڑے بھی بڑے زیادہ نا اس پر اٹریکٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں
ہیکے سوشل میڈیا بات کی جائے سوشل میڈیا ایک لت سی لگ جاتی ہے آپ نے دکھا ہوگا لت اب جیسے ہی فون کو کھولو گے سیدھا ہمارا اونلی اسی ایپ پہ جائے گی جس سے ہم کنیکٹیڈ ہوں گے
جی جی جی ایک اس کی لت پ لگ گئی نا بڑی ہی بری لت ہے مرییا کی مگر آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے بنا تو ایک ہینڈی ہما ہینڈی کیپ کی طرح ہے اگر ہم کچھ چیز نہیں چلا رہے تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے ایک
جی بالکل جی بالکل من ہی نہیں لگتا ان ان گابپ کہیں بھی اکیلے میں بیٹھا لو اگر اس کے پس سوشل اکاؤنٹ نہیں ہے تو تو ایسے توم ج گے یہ تو بالکل
پتا نہیں کہاں سے ہے پتا نہیں کہاں سے ہے یہ یہ
ل ہے تو کسی کے ساتھ ملک اسٹاف اکاؤنٹ ہے نہیں ہے واٹسپ اکاؤنٹ ہے نہیں ہے تر ب نہیں
پھر پھر ہم کہتے ہیں میری جی جی جی آپ جیوت کیس ہو میں بھی میری بھی ایک فرینڈ تھی اس نے کوئی بھی سوشل میڈیا کاؤنٹ نہیں رکھا تھا میں نے س میں نے پھر اس سے پوچا م میں کہ تم ٹائم پاس کیسے کرچ س وہ اپن کہتی وسی کچھ یوٹیوب سے نالج کی چیزیں لے لی میں کیا اچھا اتنا مے ہمیں تو بالکل بھی نہیں اگر ہم سوشل میڈیا نہ چلائے ہم تو جی بھی دینے رہیں گے بڑا آج کل نا سوشل میڈیا کا بڑا زیادہ کریز ہو گیا ہے سب کو ڈپینڈٹ ہو گئے ہیں اس کے بنا تو زندگی ادھوری لگتی ہے اس کے سب پاس اس کے ساتھ ایڈوانٹیج بھی ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے بٹ کیا کریں ماننی دیکھنا پڑتا اچا
کریز کیا مانا جائے اتنا کریز ہے کہ بچوں کے دیکھا جائے کہ ہوم ورک پورے نہیں ہوں اور سوشل میڈیا پر جو اکاؤٹ ہوگا وہ پورا ملے گا
جی جی جی آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمارے ٹائم بٹ تو ہمیں فون بھی الاؤڈ نہیں آتا تھا آج کل کے ٹائم پر سب بچوں کو فون لاؤودا
ہ جی بکل صحیح ہے اور ایک بات آپ نے نوٹس کی ہو نا جی ہماری لاسٹ جنریشن ہے جن کی ماں کی سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں انہیں جو ہوا امی آئیںی ان کے تو آلریڈی اکاؤنٹ ہے
جی جی جی ویسے یہ والی بھی لاسٹ جنریشن نہیں ہے اس سے پہلے ہو چکی ہے آج کل کی ویسے کئی ممیاں ہیں ایون کہ میری ممی بھی ہے ان کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ بھی نہیں ایک ٹی وی پر سریل نہیں دیکھا ج رہا زارا ہم کیسے دیکھیں گے
نہیں تو آپ کی ممی کیا سسلییکن نہیں ہونا چاہیے وہ ہے
جی
میان کا ہے پسل ان گ اپنے کان
جی جی میری امی رہتی نہیں ہے سوشل میڈیا کے بنا جب بھی دیکھو فیس بک چلا لیا انسٹاگرام چلا لیا کبھی کچھ کبھی کچھ
آپ کی پوری فیملی ہی ایک سے ایک بڑ کر
جی جی جی بس آج کل کے لت لگ گئی ہے ن
لگی ہے ب نہ تو بچے سمے سے پڑھ پا رہے ہیں نہ سمے سے کا پا رہے ہیں دیکھا گا تمہیں بچوں کو آدھی سے زیادی ا بیماریاں لگ رہی آ لوں کا خراب ہونا پڑھائی میں من نہ لگنا ال
جی جی جی بس بچے آج کل کے ایسے ہی ہیں بس ان کو سوشل میڈیا سے دور کرنے کی بڑی زیادہ کوشش ہے بس یہ نہیں سمجھ آتا ان کو اس سے دور کیسے کرے ب خود کچھ سنتے نہیں ہے اب ار چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ا اپنے کھولے تھ سوش انسٹاگرام کھول لیا یہ کر لیا وہ کر لیا آج اج کل تو کائی سنپ چیٹ ہے پھر بھی لگ اس پر کتنا کڈوڈا ڈیلی کے سن پٹال نے ڈالنی ہے اس سے پھر آگے آگ اک چیٹس کرتے ہیں باقی جی جی جی پہلے تو میں نے جب میں چھوٹی تھی تب مجھے تو صرف ایسا ا اسپ چاٹ سرپ فوٹوز کے لیے ہی ہے پھر بعد میں پتا پت لگا سنیپ چیٹ میں تو سب ہے جی
ہاں سب سب سب سب سب کچھ مل رہ ہے کول ڈس م سب کچھلہ ہے سن
جی جی جی سب اے آئی کا جمانہ ہے سب بچے اسی پر لگے رہیں گے
ا اے آئی کا جمانا کہ آپ اے آئی سے کوئی بھی چیز کر کے دے دو وہ بول کر دے دو وہ کر کے دے دیتی ہے
جی جی جی بس یہ آئی کی وجہ سے آج سب
یہ بہت آگے ہو گیا
جی جی اور کیا بنا رہے آج
ہاں مٹن چکن ب گا تواننا
ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ج بت اور جی ہاں جی سورو جی جی جی بس تھوڑا سا آواز آ گئی تھی جی ا بس پھر آپ کیا کہہ رہی تھی میں آپ دماغ سے بول گیا آپ
آپ نے کیا بنایا تھا تو ہم نے بنایا تھا متب مٹن چکن تڑغنا
اچھا مٹن چکن جی جی جلدی جی بس ہم نے تو ہم نے تو آج کچ بنائیے بس صبح ہ بھی ابھی خالی تھا اس لیے تو تو رات کو تھوڑا سا لائٹ ہوتا بائ
ہاں اس میں بولا تھا نا کہ میںبھی رسوئی میں ہوں تو میں نے کس طرح کچھ پکا رہا ہوگا
نہیں نہیں نہیں تھوڑا سوکائی لگا رہی تھی بس اس اس میں ٹائم لگ وقت لگ جاتا ہے سارا دن بچوں میں لو پھر بعد میں اپنی ڈیوٹی بھی نباؤ
چلو
شادی شدہ والی زندگی تو ایس چی ہے ابھی میں امی اپنی امی کے گھر جا کر آئی تھی وہاں پر میں سارا دن بیٹھی رہتی تھی کچھ نہ کچھ کر رہتی تھی کھاتی پیتی رہتی تھی کچھ کام نہیں کرنا بس جب سے جہاں پر آئی ہوں پرسوں سے کچن میں ہوں کبھی بچوں کو دیکھ رہی ہوں کب کچھ کری ہو واپس میں
ہم لوگوں کے لیے ب ہی رہوں گی چاہے آپ کتنی ہی بچوں کی امی بن جاؤ
جی جی جی اپنے گھر پہ میں ہوتی ہی اپنی ایک بچی
ہ تو وہی تو ہو گیا نا امیوں کے لیے تم بچی رہوی چاہے تم کتنی ہی اچ اوک میں بن جاؤں نا
جی جی وہاں پہ تو اپنے گھر پر آپ اپنی امی کے پاس تو اپنے بچوں کی کچھ چنتا نہیں رہتی میں تو بالکل بے فکر ہو کر رہتی کیوں کوئی میرے بچے کو نہ ہلانا دلانا کچھ کچھ بھی ہو سب میرے امی ابو کرتے ہیں فارغ رہتی ہوں میں تو وہاں میں تو صرف ج تو ساری کہہ دیتی م میں تو سونے آئی ہ مجھے سونے دو کوئی کام
امی ابو دیکھو سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ ہاں اچھا کرتے ہی ہیں ان کا پرجیدہ وہ اچھے سے کرتے ہیں
جی بس ہو ہو رہا اچھا سوشل میڈیا پر آپ کے گھر پر ہے سبھی کے اکاؤنٹ یا نہیں
آپٹھا اممیان ک ہیں
ہو اچھا بس آج کل سب سوشل میڈیا کا تو ایک ٹرینڈ ہی ہو گیا اگر ہمیں کوئی بھی وہ چاہیے انفارمیشن چاہیے تب ہمیں ایک انسٹینٹ ان شٹ سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے اور کچھ بھی چاہیے سوشل میڈیا اگر کسی کی کوئی بھی بات پھیلانی ہے پھر بھی سوشل میڈیا ہی سب سے فرسٹ پر آتا ہے
بس یہ اپنا مل سوشل میڈیا سے دور رہتے موبائل چلاتے ہو دکھ جائے گا نگ سگا پڑا رہے م ب ج ہاں ہاں بسی جا میں بس ج اور وہ بولتے ہیں نا وہ ایسے آپ چ پہ کھڑا میں بات کرتے ہو پکڑ ل نا تو جتنی اتنی گالیاں دی لگا رہے ہیں
مجھے آپ کی
اب نہیں والی
بیچ میں
ہاں کٹ آ رہی کٹ گئی ہگی نا اوپر ہوں میں ہوائیں چل رہی نا اس وجہ سے
جی جی جی آپ وہاں پر آپ کی ہوا اچھی چلتی ہوگی نا اس اس سٹے
ہاں بہت اچھے اسٹم ہے تو مطلب ایسا اور محسوس ہوتا ہے کہ ہی بنے گا وہاں ہے تالابوں کی طرف سے ندیوں کی طرف سے
ہوں
نہیں کیالا
ہمارے ادھر تو بالکل بھی بارش ہم تو کہتے بارش ہو جائے اگر بارش نہیں ہونی تو بھگوانا اللہ کرا سب اچھے سے ہوا اچھی سی ہوا چلا دے مگر بالکل بھی نہیں ہمیں تو کھڑے کھڑے اتنے پسینے تو نے گرمی کچن میں کھڑے ہونے کا من نہیں کرتا
رہ ہے
چلو کوئی بات نہیں میں نا آپ سے فارغ ہو کر بات کرتی ہوں تھوڑا سا رسوئی میں کام کر لوں
اوکے جی اللہ حافظ
خدا حافظ